ہیلو
ہیلو آواز نہیں آ رہی
جی آری آواز وعلیکم السلام بھائی جان کسے ہے آپ
ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے
جی اور اور کہاں آج کل کہاں بزی رہتے ہیں آپ لوگ گفتگو بھی نہیں کر پاتے تو کس کام میں اتنے مشروف ہو رہے ہو آج کل آپ
ایسی کوئی بات نہیں ہے گھر میں ہی ہے گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں نہیں
اور بتائیے آج آپ نے کیسے یاد فرمایا
بہت دن ہو گئے سوچا کی کال کر لے
جی جی جی جی آپ نے بہت اچھا کیا جو آ نے ہمارے پاس کال کی اور بتائیے
آپ کا آپ کے کیا وچار ہیں پانی بچانے کے لیے
جی جی بھائی جان آپ نے یہ والا جو موضوع رکھا ہے یہ بہت بڑھیا رکھا ہے تو تو ب چاہانے ن کہ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج کے ٹائم پہ پانی کتنا ویسٹ ہو رہا ہے اور بچانا چاہیے جو فالتو کے سے ادھر ادھر پانی بہا جا دیکھو سمر سے مل ہیں لوگ چلا کے چھوڑ دیتے ہیں گھنٹوں تک نالیوں میں پانی بہتا رہتا ہے ادھر ادھر بہتا رہتا ہے اس چیز کو کم کرنا چاہیے کیونکہ کہا ہی گ آیا جلدی جیون نے اگر پانی نہیں رہے گا تو ج جیون بالکل ختم ہو جائے گا پرتھوی سے
نے صحیح فرمایا اب دیکھیے کوئی ویکتی تو پانی نہیں پھیلاتا ادھکتر ہے ماہلائیں اور لڑکیاں پانی زیادہ پھیلاتی ہیں کیونکہ وہ وہی گھر میں رہتی ہیں وہی نہانے میں ٹائم لگاتی ہیں پانی نلی چل رہی ہے پائپ چل رہا ہے
جی
اور نہانے لگے ہیں تو دو دو گھنٹے نکل جاتے ہیں دو گھنٹے میں پانی کتنا نکلے گا کتنا
جی جی جی آپ بالکل صحیح فرمارے اس چیز کو کہ بہت سی جگہ کے ایسے ہوتے ہیں ٹیپ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ سرکاری پانی ہے ٹنکی آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سرکاری ٹنکی آ رہی ہے لوگ اس سے چلنے دیتے ہیں یہ نہیں کہ اس کو اتنا ہی یوز کریں جتنا پانی بھر لیں اس سے اکٹھا کر کے رکھ لیں
وہ تو ہے ہی دیکھئے ا کئی کئی شہروں میں پانی چار سو فٹ نیچے چلے گیا ہے تو جے پور کے اندر ہے کئی شہرے ہے ایسے جن میں پانی نہیں مل رہا ہے یہ بنائے جا رہے ہیں پانی کے
جی اب بالکل صحیح فرما ر ہے اس چیز کو آپ اور تو سب چھوڑو ہمارے خود ہمارے ہی ملک میں آپ بھارت پہ اپنے میں ہی دیکھ لو ہمارے اس ملک میں کہ پانی کتنا نیچے جاتا جا رہا ہے پہلے اب دیکھو گھر گھر میں سمر سے بل لگ بھائی جان اگر آپ نل سے پانی کھینچو اگر گھرم کے برابر میں چار سمرس دے دین اور ایک کے گھر میں نل ہے تو جس نل والے گھر میں پانی بہت مشکل سے آتا ہے کم سے کم گھٹوں تو خالی چلانا پڑتا ت تب جا کے کہی
وہ تو ہے اب دیکھیے ا ہمارے گھر کی بغل میں ایک گھر ہے اس میں ایک ایک مہیلا ہے بھابھی بھابھی کہتے ہیں ہم اسے تو وہ پانی اتنا بہاتی ہے کی گھر میں دو دو چار چار گھنٹے تک وسے ہی پائپ چل رہا ہے پانی بہ رہا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ آگے آنے والی جنریشن ہے وہ اس کا کیسے بچاؤ ہوگا کیسے پانی ملے گا ان کو
بھی آپ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو کہ اگر ہم پانی ابھی سے نہیں بچائیں گے ہم پانی کی بجت نہیں کریں گے اس کا صحی یوز نہیں کریں گے پانی کا یوز کرو سبزیاں دھوئیں سبزی کا دھونے کا پانی ہے اس کو پودوں میں ڈال دو اس کا یوز وہاں ہو جائے گا
ہم یہ جانتی تھی کہ ہماری میں نے آپ سے پہلے بولا کہ مہیلا زیادہ پانی پھلت تی ہے ہماری اب مجھے دھیان آیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک چاچا ہے انکل تو وہ وہ بھی پانی پھیلاتا ہے دیس رج
جی جی جی جی آپ بالکل جی آپ بالکل صحیح فرمارہے بہت سی جگہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گائے بنس ہیں ان کو نہلانے کے لیے سمر سے مل کےاگے کھڑا کر دیتے گھنٹوں گھنٹوں تک اس کو نلاتے رہتا ہے گھنٹوں گھنٹوں تک سڑک خود ہوتے ہیں بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو گرمی کا ماحول ہے اس طرح کا کہ سڑکوں پہ گھنٹوں گھنٹوں تک پانی پھیلاتے ہیں نالی بھر بھر کے چل رہی ہے تو یہ نا یہ چیز یہ ہورہی ہے کے اتنا پانی کا مس یوز ہو رہا ہے اگر اس کو یوز کیا جائے بچے بچایا جائے تو آنے والی جنریشن کے لیے بہت لابھ دائک ہے
اب ديکھنا میں فرمانا چاہتا ہوں کہ آ آج آج پانی بچا لو گے
جی جی جی
پانی بچا لو گے تو آگے والی جنریشن ہے آگے آنے والی جنریشن ہے نا وہ پانی پانی کے لیے نہیں ترسے گی اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ابھی سے پانی کے لیے ترس رہے ہیں
جی
تو آگے آنے والی جنریشن ہے وہ کیا کرے گی پھر پھر تو وہ تو زنده رہ نہیں پائے گی بینا
جی جی جی بس بالکل صحیح فرمائش وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھو اب آپ کہیں روڈ پہ میں چلےجاؤ اب پانی بھی بکنے لگا ہے دس دس بیس بیس روپئے کی پانی کی بوتلیں بکتی ہیں تو یہ وہی تو ہے کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے تو اسی لیے پانی کو بے ذرا پانی کا یوز کرنا چاہیے جیسے کہ ہم نے کب کپڑے دھوئے تو اس کپڑے دھونے والے پانی کو صفائی میں آپ یوز کر سکتے تو پوچا لگانے میں یوز کرتے ہوتے ا کو دھونے میں یوز کر کر سکتے ہو سبزی کا دھونے کا پانی ہے اسے پودوں میں یوز کر سکتے ہو تو اس طرح سے پانی کی بچت ہو سکتی ہے بہت طریقے سے
پہلے ویکتی ندی نالا تالاب میں سے باوڑی سے پانی پیتا تھا کنوے سے اب دیکھیے اب تو ویکتی بازار میں رہ رہا ہے وہ آر او واٹر پی رہا ہے
جی جی جی آپ
او گاؤں میں رہ رہے ہیں ان کے گھر گھر میں سمر دو دو چار چار ہو گئی ہیں ان یہ نہیں پتا ہے کہ ہم پانی کا بھاؤ کر رہے ہیں اتنا پانی پھیلا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے آگے آنے والی پیڑھی ہے
یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پہلے نل چلتے تھے تو نل کا یوز اتنا ہوتا تھا کہ ہم پانی کھینچتے تھے بالٹی میں بھر لیا اس کو یوز کر لیا لیکن کیا ہے کہ جتنا پانی یوز ہوتا تھا اتنا ہی ہم لیتے تھے لیکن جب سے یہ سمر سبل کا ہوا ہے تب سے یہ ہو گیا ہے کہ پانی ان لمٹیڈ بہتا ہی رہتا ہے بہتا بہتا ہی رہتابہتا ہی رہتا حالانکہ جی آپ جیسے کہ دیکھو اچھا ہے یہ سمر سے بل گھروں میں ہونا کہ ہاں بہتر ہے کہ ہمارے کاموں کو آسان کر رہا ہے ہماری محنت کو کم کر رہا ہے جو پانی بھرنے میں ہمیں ایک ایک دو دو تین تین گھنٹے لگتے تھے وہ دو سے پانچ منٹ میں بھر جاتا ہے لیکن جہاں ہی اس کا یہ فائدہ ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ اب پانی اسی کی وجہ سے پانی بہت ویسٹ ہو رہا ہے تو اس
پانی کا زیادہ مطلب زیادہ بہاؤ ہو رہا ہے
جی جی جی
اب دیکھیے پہلے کنویں ندیوں سے پانی لایا جاتا تھا
جی جی جی
پانی کم بار بہتا تھا اب دیکھ لیے اب دیکھیے کنواںوں میں پانی نہیں رہا ہے
جی جی جی
پہلے کنووں میں پانی تھا بابڑیوں میں پانی تھا ندیوں میں بھی پانی آ جاتا تھا اب دیکھیے کئی جگہ کو سوکھا پڑ رہا ہے کئی جگہ پہ باڑھ آ رہی ہے کئی جگہ پہ میں بارش صحیح ہلکی ہو رہی ہے
جی
اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے
جی آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ بالکل بہت بڑے کہیں اب یہ یہی تو کہ رہی پہلے جو تھا کہ پانی سیمت تھا تو جب پانی سیمت تھا تو اس کا خرچ بھی سیمت تھا جب سے سمر سے بل کا ہوا ہے تب سے کیا ہو گیا کہ آسمیت پانی ہو گیا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے ہم جتنی دیر چاہیں ہیں اسے سب چلا سکتے ہیں میرا تو کہنا یہ ہے کہ ہمیں سمر سبل پر تھوڑا روک لگا کے جو یہ سرکاری ٹنگ کیاں ہوتی ہیں ان کا پانی گھر گھر سپلائی کرنا چاہیے جس سے کہ ایک لمٹ میں پانی چلے اور لمٹ تک ہی رہے
اب آپ پانی کو آج باؤ گے تو کل نہیں ملے گا آپ کو آپ کوئی بھی سامان ہو کوئی بھی ہو اسے آج خراب کر دو گے تو کل اس میں کٹنائی کٹنائی آئے گی آپ کو
جی جی آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہو جی اسی لیے میرا تو خود یہ ماننا ہے کہ جو یہ سمجھ سبل پ جتنے بھی ہیں ان پہ تھوڑی روک ہونی چاہیے اور جو یہ سرکاری ٹنکیاں نکلی ہوئی ہیں گاؤں گاؤں میں جو سرکار کی طرف سے پانی کی ٹنکی بنی ہوئی ہے اس کا ہی سپلائی پورے علاقے میں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی سیمت ہوتا ہے ایک سمے سے نشچت آتا ہے کہ چھ سے دو سے تین گھنٹے صبح میں آئے گا اور دو سے تین گھنٹے ہی شام میں آئے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام ختم کرتے ہیں اور پھر پانی کو سیو کر کے رکھ لیتے ہیں وہاں کیا ہے کہ ہم پانی کو بچ چا سیکھ رہے ہیں لیکن سمر سبل سے کیا ہے کہ بچت کا تو کوئی ہوتا نہیں تبلٹ ہے تب چلا لو بہت سی جگہ تو ایسا ہے کہ لائٹ کچھ سمے کے لیے آ جاتی ہے لیکن بہت سی جگہ تو ایسے ہیں کہ پرماننٹ لائٹ آتی رہتی ہے
دیکھے ٹائم سگنل چالو ہوتے ہیں شہروں میں گاؤں میں وہ ٹائم سے ہی بند ہو جاتے ہیں تو کئی گھروں میں پانی نہیں آتا ہے کئی گھروں میں پانی آ جاتا ہے
جی آپ میں یہ کہ جو جیسے کہ اب جیسے وہ ٹائم چلا تو اس کا بھی تو یہ ہے نا کہ ایک ساتھ پورے سب پہ پریشر پڑتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ ایک ایک تھوڑی تھوڑی اس میں تھوڑا تھوڑا گیپ دیک کرا جیسے کہ اب یہ نہیں ہے کہ ہمیں دو گھنٹے سب میں ہی دینا ہے تھوڑا ایک ایک علاقے کو چار پارٹ میں ڈیوائڈ کر دو کچھ سمے سے کچھ سمے تک کچھ سمے سے وہاں کچھ سے سے وہاں تو یہ جو پانی کی سمسیا آنے جانے کی کم آنے کی یہ جو سمسیا سيا یہ ختم ہو سکتی ہے
اب دیکھیے آپ آپ ہیں ہمیں سب مل کر اس کا سمادھان کریں گے تو ہو سکتا ہے اب ایک ویکتی تو کر نہیں سکتا ہے ہمارا سب ملک مل کر اس کا سمادھان کرے گا تو ہو جائے گا اس کا
جی آپ اس بات کو بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی ہمیں اس پہ قدم اٹھانا چاہیے اور ہمیں پانی کو بچانا چاہیے کیونکہ ہے کہ جل ہے جیون ہے اگر جل ہی نہیں رہے گا تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم اپنی پانی سے نہیں کھیل رہے ہم اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں آنے والی جن آنے والی جنریشن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو ہے کہ اپنا سمے بتا جائیں گے لیکن جو آنے والی پڑئیاں ہوں گی ان کے لیے بہت نقصان دائک ہے یہ چیز
ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو چپوالی